السلام علیکم کم ہاں میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا
گھر پہ سب ٹھیک ہاں اچھا اس سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں اچھا
میں نہیں سنا
اچھا مجھے ایک بات ہو تو
ہ ہاں ہاں بولو میں کہ میں نے سنا تھا آپ شاپنگ کرنے گئے تھے آپ کی شاد کو تھوڑا سا ہی ٹائم بچا ہے ہا کا ہم کیا لا ہے محن سے ا
موار ہوتا ہے نا وہ لایا پلیٹس اور میں نے کب سیٹ لایا
ج کا کا کر ل ہلو اپ کو میری اواز ارہی ہے نہیں ہے پھر کیا لایا وہاں سے کیا لایا
میں کو پر کا سموار
ہاں
اور میں نے
ہاں اور
ہاں بلایا
ٹھیک کتنے میں آیا
سماور ہو ہے نا کشمیری سماور وہ میں نے لایا تھرٹی ٹو تیس ہزار اور دو ہزار
بول اہو کتنی مہنگائی ہوگی س ہم
نہیں وہاں مطلب ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ کے بھی تھے لیکن لیکن میلانت ر وہو بہت پسند تھا پہلے سے
یک ہاں وہ تو ہے لانا تو پڑتا ہے اچھا ہی اچھا لانا پڑتا ہے
اور نہیں ٹینٹی فائیو تھاؤزینڈ والے بھی بہت اچھے ہیں ریڈ کلر کے
ہ اور
تی
ہوں
اور کپ سیٹ لایا میں نے تین ہزار کا اور وہ پلیٹ سلیٹ آئی دس ہزار کے
آپ نے تو بہت خرچہ کیا ہے
ہاں وورنا کیا
آج کل کون ہی لیتا ہے یہ سب کچھ
رواج تو ہے نا یہ ہم لوگ ن ہی رواج بنایا ہے لینا تو پڑتا ہے نا داندار کو بول رہا تھا کاپ سیٹ کیوں لینا ہے یہ تو ضایا ہے
ہ
تویں سے بولا بولا جب لڑکی کو جاتے ہیں نا صبح چائے کی خبر لے کے اس میں سماور کپ سیٹ چارج شیٹ ضروری ہونا چاہیے ج
ہ چلو اچھی بات ہے آپ نے لایا تو ہمیں بھی لانا ہے کل کو ہمیں بھی لانا ہے
بور نہ کیوں یہ ہے نا ہم ہی لوگوں نے رواج بنائے ہیں لیکن
ہاں اور ایک ڈ سے سیکھتے ہیں
ہاں صحی بات ہے آپ ہوا
جب ہم شفٹ کریں گے نا اس کے بعد میری مانگنی ہے اس کے بعد پھر میری مانگنی
اچھا
ہاں فی الحال تو عید سے پہلے بات پکی ہو جائے گی پ ش
اچھا اسیید سے پہلے
ہاں اس سے پہلے بہت پکی ہو جائے گی
ب ہوگی پکی
جبو ہیں گے
کب آئیں ہ گ
ابھی تو پت نہیں کب آئیں گے جب آئیں گے لیکن ہم نہیں ابھی نہیں پتا ہے ہ تو فی الحال اتنا ہی سنا ا ج فی الحال میں نے اتنا سنا کہ پاپا نے بولا ہم بات پکی کر کے رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے رکھیں گے تو اس کے بعد پھر منگ کریں گے
ہاں وہ تو اچھی بات ہے پھر
ہاں اور میں تھوڑی میں میں نے اپنی شاپنگ اسٹارٹ کی ہے تھوڑا تھوڑا لانا اب تو میں کماتی نہیں ہوں اس لیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے بچانا پڑتا ہے اور لانا پڑے گا
ہاں
ہ
اچھا مجھے بولو منگنی مطلب منگنی پہ کیا کرنا
ج
ان کو
ہ ہ
کیا کرنا ہے ان کو کھا دین ہے کہ کی چائے
نہیں نہیں چائے ہمیں نہیں کرنا ہے کھانا وانا کچھ بھی نہ نہ ہی سنگیت ہوگا اور نہ ہی کچھ ہوگا سمپل سے ہمیں مگنی ہوگی بس تو سمپل سے وہ بھی آئیں گے اور ہماریے بھی سمپل سے ہوگا تو بس آج خرچہ بھی بہت ہوتا ہے اتنا آمدنی بھی اتنی نہیں ہے جتنا خرچہ ہوتا ہے
صحیح بات
جب آپ کی منگنی تھی تو آپ نے ان لوگوں کو کھانا دیا ٹھیک اس خرچہ توب بہت ہوا ہوا
ہاں ورنہ کے بہت زیادہ خرچہ ہوا
اتنا نہیں کرنا ہے آج کل آج کل اتنا فون دیکھتا ہے
نہیں ہم شادی اب بہت سمپل کریں گے میں نے پہلے ہی بول کے رکھا ہے گھر والوں کو
ہاں نہیں نہیں بھی بول کے رکھا ہے ہم مانگنی سمپل سے ہاں کیونکہ ایک تو ہمیں خود کا بھی سوچنا ایک تو مطلب وردن میں اتنا سارا کچھ لانا پڑتا ہے اور اس کے باوجود پھر ہمیں ان کو کھانا دینا پڑتا ہے ایک تو ہم بی دیں گے اور دوسرا کھانا بھی دینا پڑے گا
ورنہ کیا
ایک بار اپنا خون دیتا ہے اس لیے ہم چائے پہ کریں گے بہت ہے بس
نہیں اچھی بات ہے
ہاں اوکے ویسے آپ کی ش شادی کب ہے
میری
ہاں
اگلے سال ہوگی
اگلے سال ابھی تو ٹائم ہے میں نے سنا تھا اسی سال
نہیں نہیں ان کو ہے نہ ایگزام اس سال
چلو اچھی بات ہے ٹائم ملے گا ابھی بھی کچھ چیزیں لانے میں
ہاں ورنہ کیا
اور بتاو
بس آپ ہی سناؤ
اب کل اب کیا لانا باقی رہ گیا ہے میرے گھر میں میرے گھر میں ہم تین بہنیں ہیں تین بھائی ہے اور ابھی میرے گھر پہ پاپا ہے دو چاچو ہیں بہن ہے دادی ہے اور چھوٹی بہن ہے
چلو ٹھیک ہے
آپ اکیلے ہو ابھی گھر پہ
ہاں ہاں
بس مجھے میں نہ یہی سوٹ ایک دو تین تو وہی لا کے ہی لیکن میں سوچ رہی تھی اور لاؤں گی
بس اور مجھے کچھ نہیں لانا ہے
ٹھیک پھر تو اپ نے سب کمپلیٹ کیا ہے لا کے ٹھیک چلو اچھا ہے مجھے مجھے ذرا یہ بولوں میں کیا
وہ مجھے لا کے تھے لیکن ابھی اور لانے ہے
مجھے بولو میں کیا منگنی پہ پہنوں گی میں کیا منگنی پہ پہنوں گی
اگر سمپل ہے تو کوئی اچھا سا سوٹ لگانا مطلب فینسی ویڈنگ والا
ہاں
آپ کو مت میں گا لگانا ہے اس ٹائم
نہیں نہیں مجھے نہیں لگانا لہنگا میں سوچ رہی تھی میں بنارس کی شرز لاؤں گی اس پہ تلاورک کا کام کروں گی
ہمم
کا یہ ڈوائڑ ڈیوائڈر بناؤں گی بس میں سم ہاں وہ سمپل رہے گا کیونکہ میں میں زیادہ مجھے زیادہ ہیوی چپتا ہے
چلو اچھی بات ہے چلو بیٹھو پھر کرو آپ بھی تیاری
اوکے اللہ حافظ ہ